ہیلو
ہیلو بھائی
ہاں ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں ٹھیک ہے
اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے کیا حال ہے
بس بڑھیا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک شکر آپ بتاؤ آپ کیسے ہو کیا حال چال چل رہا ہے آج کل
بس بڑھیا بیٹھے ہیں گ گھر پہ آج تو سنڈے ہے نا بیٹھے اس لیے گھر پہ
اچھا ٹھیک ہے ویسے موسم کہاں کیسا ہے وہاں کا
موسم تو ابھی بادل گرے ہوئے ہیں ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے لگتا ہے ابھی بارش نہیں ہوئی تو لگنے لگا ہے کہ بارش ہوگی
میرے سائڈ سے تو ابھی بارش ہو رہی ہے بہت ہی مزہ ہے
جی ٹھیک پھر تو یہ تو آپ مزے کر رہے ہوں گے
ہاں بالکل بارش میں تو بہت ہی بڑھیا مزہ ہے
جی جی جی
اور بتائے پہیا ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا
اچھا
جی
کیا کیا پھر اسے میں نے سنا تھا اس کو باہر جانے ہیں پڑھنے اس لیے کسی یونیورسٹی میں داخلہینی لینا تھا اس کو شاید
جی
میں نے سنا اس کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے کیا کیا اسے
کس نے
ہاں جی ابھی لیا ہی نہیں
اچھا لیا
نہیں نہیں ابھی نہیں کیا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے
ہ
اور وہ کیاس وہ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
اس کو بوولے گا میرا کہنا کہ وہ کالوا نہیں کرتی ہے کچھ
میں بول میں بول لوں گا کوئی بات نہیں ہے وہ کر لے گی تھوڑی سی بزی چل فری ب سے ہ آپ سناؤ آپ کیا کر رہے ہو آج
ہم بس ہی ویسی آج جو سنڈے ہم ریسٹ کریں اور بارش کا لطف
ٹھیک ٹھیک اور اچھی بات اپنی باڈی کو ریسٹ لینا ضروری ہے تاکہ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے
ہاں بالکل صحیح
جی جی
اور باقی سب بڑھیا
ہاں ہاں بس بڑھیا ہے بات
اچھا وہ شاد کی تیاری ویاری کیسی چل رہی ہے
ہاں ابھی تھوڑی سی چل رہی ہے شادی کی یاری کیونک گرمی ہے باہر نہیں نکل پا رہے
ٹھیک تی ر ختم کی
نہیں ابھی ابھی کہاں کہتا ہے خم کی ابھی تو چل رہی ہے بس شام کو جاتے ہیں پھر دن بھر نہیں نکلتا ایک گیار سے نہیں نکلتا
اچھا
اور آگ جانا سب ٹھیک ہے
میرے گھر میں سب بڑھیا ہے کیا ہے نا کہ میری کزن کی بھی شادی ہے دو تین دنوں میں تو یہ بھی ابھی یہ کر رہے ہیں تیاریاں ادھر ادھر کی
ٹھ ٹھیک ہاں شادی شادی ہو شادی میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ سب جمع جمع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے شادی بہت ہی اچھی چیز ہے ایک اچھی سرمئی ہے جس سے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور سب
بالکل بالکل یہ تو یہ تو ایسا ہی یہ ایک ایسا خاص خاص جو فنکشن ہوتی ہے ہے نا
جی جی
بالکل بالکل
ہاں وہی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ شادی ایسی ایسی ایک فنکشن ہوتی جس پہ سب کچھ جمع ہو جاتے ہیں اور اپنا دل کا حال سناتے ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے
سبھی رشتے دار ملتے ہیں اسی دن میں خوشیاں مارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اور ویسے جو آج کل جو یہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی تھی نا وہ آج تو بہت ہی مزہ ہے شار کیونکہ آج سبھی دور دور جو مطلب پڑھنے وڑھنے گئے تھے وہ بھی گھر آئے سبھی فری ہے تو اسی لیے
زیادہ زیادہ مای زیادہ کام کاج میں آج زیادہ وہ نہیں ہے کیونکہ ان کو آج آج چھٹیاں چل رہی ہیں نا اسی وجہ سے سب آئیں گے پھر کوئی ہے جب شادی ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے وہ کام ہے مجھے یہ کام ہے مجھے ڈیوٹی جانی ہے یا کہیں اور کا کام ہے اسی لیے آج چھٹیاں چل رہی ہیں آج کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں آئیں گے آج تو آج کو تو سب کو آنا پڑے گا
ہاں سب کو آنا پڑے گا اور ویسے ہی مزہ بھی آتا ہے ایسا تو پتا نہیں زندگی کے کاموں میں پھر الجا ہوا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے پھر انیں شاد کے دنوں میں ہی انسان ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ
اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے خاص دن ہوتا ہے کیونکہ سب اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں اگر کسی کو کچھ کام بھی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس دن سب جمع ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل
جی
چلو اچھی بات ہے پھر تو آپ اچھے سے انجوائے کرے گا مزے کریے گا کیونکہ پھر تو ویسے ہی وہ بورنگ لائف اسٹارٹ ہوگی اپنے کام کے ساتھ سبھی لگے پڑیں گے ہے نا تو اچھی طرح سے انجوائے کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ
ہ اس دن اس دن سب کا کام اپنے دماغ سے نکل جاتے ہیں کہ وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بس ہو کر یہی اس پ توجہ ہوتا ہے کہ یہ یہ شادی کا جو جو بھی فنکشن ہوتا ہے یا شادی میں جو بھی کام ہوتے ہے اسی پہ سب کا ا متوجہ ان کا ذہن ہوتا ہے ہاں ہاں اور یہی یہی صحیح بات ہے کہ آپ اور انسان کو چاہے کہ وہ جس کی بھی شادی ہو اس کے ساتھ وہ ا تاکہ ان گھر والوں کو نہ لگے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ اور ان کے جو بھی کام کاج ہے وہ ان کے ان پر شانہ شانہ باشانہ
بالکل بالکل بالکل
اور اس اور اسی کو مجھے لگتا ہے کہ رشتے دار جب بھی کوئی ریلیٹو آتا ہے یا رشتے دار آتا ہے اس مجھے لگتا ہے کہ اسی کو وہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے رشتے دار ہے وہاں پہ پ وہ وہ ہے یہ اور رشتتے داروں کی سب سے زیادہ ضرورت یا تو م میں پڑتی ہے یا خوشی میں پڑتی ہے خوشی تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ یہی شادی جب ہوتی تو رشتے داروں کی سب سے زیادہ ضرورت
صحیح کہا آپ نے
ہاں جی
ویسے بھی زندگی کا کچھ بھروسا ہی نہیں ہوتا ہے نا کبھی بھی انسان کو کچھ ہو سکتا ہے تو
ہاں
ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے اچھے سے پیش ہونا چاہیے کسی کا دل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کیا ہے نا پھر انسان کو پتا ہی نہیں کب انسان چلا جائے یہاں سے پھر انسان کو بہت ہی زیادہ وہ غم محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا اس کا دل توڑا تو اگر ہم دنیا میں آئیں گے تو ہمیں اچھےز سے رہنا چاہیے ہے نا
ہاں جی جی وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سب کو مجھے لگ کیا ہے کہ جب جب بھی کسی کی شادی ہو تو سب کو جس جس جس جس کو بھی بلایا گیا ہے اس کو وہ شادی میں ضرور آنا چاہے
تو رد نہیں کرنی چاہیے ہمیں
وہ وہ بھی گنا وہ بھی گناہ ہے اگر آپ کو کوئی اگر آپ کسی کی شاد شادی ہے تو وہ آپ کو بلائے گا پھر آپ نہیں جاؤ گے تو وہ بھی گناہ ہے وہ اس کا دل دکھ جائے گا کہ وہ کچھ اور ہی سوچے گا سوچے گا کہ شاید میں اس کے لائق نہیں تھا یا میں نے اچھی طرح سے کو داوت نہیں دی اسی وجہ سے وہ نہیں آیا یا میں وہ مجھے اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے گھر آئے اسی لیے نہیں جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر نہیں جانا جانا چاہیے کہ جس کی بھی شادی ہو اور جیسے اور جو بھی بلاائے اس کو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہم کو جانا چاہیے گھر جانا چاہے اور وہ شادی اٹینڈ کرنی چاہے وہ بات بہت اچھی ہے اور اس سے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اگر کہ کہیں کسی کے ساتھ بھی گلے شکوے ہو وہ اسی ٹائم پہ ختم ہو جاتے پھر موقع زندگی دوبارہ موقع نہیں دیتی ہے
دید بالکل اور کہتے ہیں نا کہ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا تو ویسے آپ ان کے ساتھ تو اچھے سے پیش آنا چاہیے اسی لیے میں بول رہی ہوںی اگر کوئی دعوت کرے گا بھی تو ہمیں رد نہیں کرنی چاہیے جاننا چاہیے کیونکہ زندگی کا بھروسا ہی نہیں ہے ہینا
جی جی وہی وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی گیلاا شکوا ہے
وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے گا کرنا چاہیے اگر وہ نہیں رکھنا چاہیے اسی گلاشکوا بقی اس نے مجھے یہ کیا اس نے مجھے کیا
جی جی وہی وہی بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ جگہوں پہ ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمارے جو گلے شکوے ہو وہ ختم ہو جائے اور شادی
میں بہت خوش ہوئی میں بہت متاثر ہوئی آپ کی جیسے کہ آپ نے بہت بڑی بات کہی شاید اگر میرا بھی کسی کے ساتھ گلا ہوا تو میں آج کے بعد ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی کہ
انشاء اللہ انشاء اللہ
ہاں ہاں بالکل
وہی دیکھو کہ دیکھو کہ شادی شادی یہ دو دن کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں دیکھو کہ کتنے کتنا مزہ آتا ہے کہ کھانے کو بھی ملتا ہے اور اپنے اپنوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت تھوڑا سا ہی لیکن اچھا وقت گزر گزر جاتا ہے اور سب کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک ساتھ مل ملتے ہیں اور کو مہندی مہندی جو لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں یا
بالکل بالکل اتنی ساری خوشیاں کیک کاٹتے ہیں وہ ادھر ہسی مذاق بہت مزہ آتا ہے بہت ہی بالکل بالکل
ہاں جس جس ٹائم دولہا آتا آ ہے اس ٹائم آپ دیکھو کہ کتنا کتنے
ہاں اور اور یہ پتا نہیں چلتے ہیں کہ یہ دو دن کیسے نکل جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بس آدھا دن جو مہندی کی رات ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ آدھا دن اور جو شادی جس دن دوحا کو آنا ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ آدھا دن یہ بس دو دن جیسے ایک دن ایک دن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ہی
مجھے لگ رہا ہے شاید مجھے گ گھر والے بلا رہی ہے میں آپ کو بھی کرتی ہوں کال
ہاں جی جی یہ بس